س
ہلو
اپر س دروازس نش
ہلو
ب نہ ہیکک ن نہ یہ ا آخر رکویت کیہ اس لیے
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ہ شی اللہ کا ش پرا اپنے س
الحمد للہ کون بول رہا تھا یہ
گھر میں سب کےس
ہاں
گھر میں سب کیسے ہیں
سب اللہ کا شکر ہے سب لوگ ٹھیک ہیں سب کی طبیعت اچھی ہے
وہنکالی وہنکالیند ہو رہے تھے نا دن میں
ہاں ہاں
اس کے بعد میں نے پاس دھویا
ہوں
اور میں نے جو پادر ہے میں نے اس کی اس کا جو نل ہے نا وہ بند کر کے رکھا ہے مطلب پانی نہ اوپر جا رہا تھا نہ نیچے آ رہا تھا
او اچھا
وہ موٹر چل رہا تھا اس کو جو پریشر ہوا ہے اس وجہ سے کچھ خرابی ہو گئی ہے اس کو موٹر کو نہیں ہوا ہے بیچ میں کچھ پرانیے کسی کو پریشر ہوا ہے وہ پائپ شاید پتا نہیں کیا میں نے دیکھا بھی نہیں
اچھا اچھا
وہی اس کو کچھ ہوا کچھ پرابلم ہو گئی اب یہ بابا اور بھائی ہے باہر وہ اسی کو ٹھیک طرنا ہےگ کی آ رہا تھا کچھ دیر ہو میں نے کہا میں سالن بنا رہی ہوں شام کے لیے تو میں اس کو بہات نہیں روک سکتی یہ یخنی بنانی ہے آپ کو پتہ ہے وہاں ملتی ہے آپ کھاتے ہیں
یخنی
دہی کو کسی کے ساتھ بنا جیسے ہم بناتے ہیں گوشت کے ساتھ
گوشت کے ساتھ تو ہمارے یہاں بنتی ہیں اس میں اس میں اس میں کھڑے اس میں کے کھڑے مسالے ہوتے ہیں لائٹ لائٹ جو ہے تیکھا جو ہوتا ہے
نہ تیکھا نہیں ہوتا ہے تیکھا نہیں ہوتا ہے ہم نہیں ڈالتے تیکھا
نئے نئے تیکھا ہوتا ہے لیکن وہ بالکل بالکل نہ کے برابر جیسے وہ پھلا ہوتا ہے نا
ہاں
تو پلوا میں جیسے کہتے ہیں میں
نہ نہ اس میں نہ اس میں تھوڑا سا بھی نہیں ہوتا اس میں جو دہی ہوتا ہے نا اس کو ابالانا پڑتا ہے لیکن ہاتھ نہیں رکنا چاہیے
اچھا اچھا
ہاتھ نہیں رکنا چاہیے تو یہ
ہاتھ روک جائے گا تو کیا ہو جائے گا
وہ خراب ہو جائے گا نا وہ مٹ جاتا ہے دہی
نہیں تو پھر شاید آپ کے یہاں کوئی دوسرا پروسیس ہوگا اتنا اتنا کیا کہتے ہیں اس کو ہ اتنا مشکل نہیں ہے جو ہمارے یہاں بنتا ہے ہمارے یہاں نارمل جوسے بنتا ہے گوشت کے ساتھ اس میں مسالے کم ہوتے ہیں
ہاں ہاں
ہو سکتا ہے پھر دوسرا کچھ ہو
گوشت کے ساتھ دہی بناتے ہیں اس میں مسالے وسالے سارے ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے تو لیک ن ج مرچینی ہوتی ہے اور اس میں یہ جو گوشت لگتا ہے وہ ہوتا ہے فیٹی
ہوں
ہاں
یخنی اور اسی اسی پیٹیھی اسی پیٹی کے ساتھ جو ہے اس کے جو چاول ہوتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں اس کو مطلب اس کو جو ہے جیسے شوربے کے ساتھ لگنے لگتا ہے وہ فائٹ جو برن ہوتا ہے
جی جی
اس سے چاول میں اب اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں لسم لسن پکڑنے لگتا ہے اب آپ کو یہاں پتیں کیا کہتےے
اب اس میں ہاتھ میں روکنا ہے جب تک اس میں ابالنا ہے اوپر ہی اوپر سے ہی فریج میں تھا
ہوں
اب پتا نہیں کیا ہوگا میری بازو کا
کیوں
اس کو ہلاتے رہنا ہے نا مطلب ہاتھ روپنا نہیں ہے جب تک اس میں ابالنا ہے ہاں ابھی بنا رہی ہوں
ہاں مجھے لگا نشا نشا بنا کے
ہی منیکا میں بنا رہی ہوں یہ مجھے مانگ رہا تھاب کچھ میں نے کہا میں نہیں دے سکتی میں بزی ہوں
ہوں نہیں تو میں نے بنا کے بھیج دیا تھا ہیلو
ہاں ہاں
ہاں کیا ہوا
کیا کہہ رہ ہو
کچھ نہیں میں نے کہا کہ پھر یہ کتنا ٹائم لگے گا اس کو بننے میں
اس کو تو میں نے گوشت تو میں نے صبح رکھا تھا ابالنے کے لیے مطلب جب تک وہ نرم ہو جائے
ہوں ہوں
وہ تو ہو گیا پھر پھر میں بیٹھی بھی تھی اور تو پھر دوسرا کام کر رہی تھی اب آئی اس کو دودھ کو ابالنے دہی کو
ہوں
دہ کو ابال آ کے بھی اس میں مسالے وسالے ڈالوں گی اور گوشت کے ساتھ مکس کروں گی
ہوں
بس یس
اچھا ایک چیز پوچھیں اس دن مطلب جو ہم تھے وہاں پہ آپ کے یہاں
ہوں ہوں
آپ لوگوں نے بار بارویکو بنایا تھا
ہوں ہوں
تو میں نے پوھا تھا نا کتنی دیر سے میرینیٹ کیا ہوا آپوگوں نے کہ دو دن سے کیا ہوا ہے پھر بھی اس کا جو کیا کہتے ہیں گوشت تھا بالکل سافٹ نہیں تھا ایسا کیوں
پتا نہیں لیکن سچ میں اس کو دو تین دن ہوئے تھے کیونکہ وہ
تو دھا کہ نہیں کیسا تھاا
م جو یاد نہیںیا
کیونکہ جو میرینیٹ کیا جاتا ہے گوس بہت سافٹ ہو جاتا ہے
آپ میتنیڈ کیسے کرتے ہیں میں نے یہ بتائیے کیا کیا ڈالتے ہیں اس میں
پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں ہم کو تو پت ہی نہیں ہم تو خالی سنتے ہیں ایک میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور شام کو بنے گا
کیسے ہوتا ہے اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں
ہم کو نہیں مانوں گ یہ یہ سب ہم نہیں جانتے ہم کچن کے کام سے بہت دور رہتے ہیں ہم سے برتن ورتن دھلوا لو بھیا کھانا بنانے بھی لینا کہ
مطلب برتن برتن ہو سکتے ہو
برتن برتن شوق سے دھل دیتے ہیں
اچھی بات ہے پھر جب آئیں گے تو یہ ہم بس میں جب آائیں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن برتن دھلنے میرے میرے برتن دھلنے میں شور بہت ہوتا ہے
کیوں
ہوں
کیوں
ایکسپیرنس نہیں ہے نا
اچھا
ہوں برتن دھلنے کا اس لیے جو ہے وہ ہو گیا جماعت میں جاتے تھے ابو کے ساتھ تو ابو کے ابو کے ہم کھانا بنانے کے شوق ہے ابو کو ہمارے شاید پت نہیں آپ کے یہاں بنائے ہوں گے یا نہیں بنائے ہوں گے
نہ نہ بنایا نہیں لیکن ہم سے بنواتے تھے وہ کوئی چٹنی لیکن اس میں بہت مزہ ہوتا تھا
اچھا
پت نہیں کوئی ٹماٹر ایک اور کچھ
ایک ٹماٹر ہوتے تھے دو مرچ ہوتی تھی تھوڑی سی ہری دھنیا ہوتی تھی
ہاں پس میں بہت مزہ ہوتا تھا بہت
تو ہم بھی بنا لیتے ہیں وہ چٹنی تو ابو جو ہے ابو کھانا کھانا بہت اچھا بناتے ہیں تو جماعت میں گھر جاتے تھے ان کے ساتھ ہم جاتے تھے وہاں جب کھانا بناتے تھے بر ہم ہی سے دلہواتے تھے
ا شماتی میں خالی جواپ نے کیا ہے یا اور کسی گائی نے
کسی نے نہیں میں نے کیا صرف شاہی ابو نے سب کو کرایا تھا لیکن کوئی کر نہیں پایا اللہ تعالی نے مجھے قبول کی ہے مجھے
ہاں
سچ پوچھیں تو ہم ہمارے حفظ کرنے کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے اور تھوڑی سی انٹرسٹنگ بھی ہے ہم ایکسیڈنٹل حافظ ہو گئے
جب اللہ تعالی نے قبول کیا وہ وہ ظاہر ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے
ا ہاں
لیکن رری پلینڈ نہیں ہوئے ہم
اچھا
اگر ٹائم ہو تو سنیں آپ کو کہانی
ہاں
ہوں
سنیں گی اس کے بعد جو کال کریں گی اس کے بعد سنیں گے
اچھا تو ابھی نہیں
ابھی یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے بہت بہت بہت مطلب میں نے فینڈ بند رکھا ہ ج بسا اور گ
ت کتنا کیسے ہم نے تو سنا تھا کشمیر میں گرمی نہیں ہوتی پھر اتنی گرمی کیسے ہو رہی ہے
ہمیں اتنی سی بھی لگتی ہے نا آپ کو نہیں لگے گی
ہ صحیح ہے ہمارے یہاں تو بھٹی ہوئی ہے
کو پ یہ کر ن ونکنس گسی یہ ٹھیک ہاں ہلو
ہاں
میں نے کہا ہمیں اتنی سی بھی لگتی ہے زیادہ
ہوں وہی چیز کریں نا ہمارے یہاں تو اتنی ہوتی نہیں ایسی ہم کو
بابقت ابھی ٹھیک ہیں آپ کے
جی رہ ہیں ڈاک صوح
ہلو ہیلو ہلو ہلو
ہاں ہلو
ہلو
ہلو
کہیں آواز نہیں آ رہی ہے
تو نہیں ارہی ہے یہ وہ دودھ ابال رہی تھی نا وہیں گر گیا
کیا گر گیا
دودھ
کہاں گر گیا
گیس پر
اچھا وہ اوپر آ گیا
ہمم
دودھ ابال رہی ہیں یا دہی ابال رہی ہیں کیا
دہی دہی دہی
وہ اوپر آ گیا
ہاں ہاں
دہی بھی اوپر آ آ جاتا ہے
ہاں ہاں وہ کیا بہت تیز بہت جلدی نیچے بھی گرا
اچھا اب اس کو صاف کرنا پڑے گا
ہاں اور کیا
کر لیں گے صاف
ہاں
صاف کر لیں گے
ہاں اور کیا کریں گے ایسے
نہیں آپ نے کہا تھا نا آملیٹ فرائی پین میں اس لیے نہیں بناتے کیونکہ اس سے گیس چولہا خراب ہو جاتا ہے
نہیں میں نے تبھی یہ کہا کہ مطلب پھر بھی یہ گیس ویسے ہی صاف نہیں رہتا تا‌ہے لیکن پھر بھی
اچھا
ہمم
ہمم وہی تو میں نے دیکھا میں نے کہا اتنا آئل اتنا آئل آپ لوگ کون سا اور یوز کرتے ہیں مسٹرڈ یا سویابین
پہلے کرچے سے وہی ریفائنڈ
ریفائنڈ پھر
تو پھر پت نہیں ڈاکٹر واکٹر میں سر نے کہا کیا وہ یوز کرو مسٹرڈ آئل آپ مسٹرڈ آوئل ت کرتے
ہمم اہے مچ وی کرنا چاہیے ہمارے پابا کو ہمارے یہاں بھیی ٹوٹل ریفائن بنتا تھا لیکن جب بابا کو ہارٹ ہوا نا تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ
ہاں وہی وہی ہم بھی کرتی تھ ریفائنلی لیکن نہیں ہارٹ کے لیے جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے ہارٹ کے لیے کہتے ہیں نا وہی صحی ہے ر
ریفائنڈ نہیں ریفائنڈ سے بہت تیل بلاکیج ہوتا ہے ریفائنڈ کیا ہے پام آئل ہوتا ہے
اچھا میں کرتی ہوں آپ کو کال واپس ٹھیک ہے
ٹھیک ہے